ہلو
السلام علیکم
السلامسلام علیکم
ہو ولیکم السلام
ٹھیک ہو
شکر اللہ خا آپ سناؤ
شکر اللہ کا میں بھی ٹھیک چھو یہ بس الحمد للہ ٹھیک ہے
شکر آپ سناؤ وہاں سب ٹھیک ہے
بد اللہ کا
اور کیا کرے ہو کھانا ہوگا
وہ تو کب کا وہ ابھی ہم سو رہے ہیں
پھر میری یاد کیسے آئی ہے اگر سو رہے ہو
ار یاد ایسے آئی کہ نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا آپ سے کچھ باتیں کرو آپ کو پتا ہے آج کل کے بچے کتنی تیز ہیں اور خراب بھی کتنے ہو رہے ہیں
اور کیا سمجھ نہیں کسم سے مطلب میں ابھی بھی اتنا زیادہ وائلینٹ ہو گئی نا اتنا زیادہ ناراض ہو گئی میں نے باپ کو بولا پھر ہمیں کیا رات کو ایسے ہی رہنا ہے مجھے بولو ہمیں کیا کرنا ہے ہم وہی کریں گے میرا جو وہ دوسرا والا بائی ہے
ہاں
وہ جاتا ہے نا شاپ پہ آپ کو تو پتہ ہے
ہاں ہاں ہاں
وہ ساڑھے گیارہ بارہ تک نہیں آتا ہے دکان تو بند کر لیتا ہے پھر پت نہیں بولتا ہے جم جم وہ یہ پھر اس کا ویٹ کرنا پڑتا ہے کھانے کا پھر صبح بھی اٹھا نہیں جاتا ہے نا
اور کیا
لیکن آج کل تو یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے
بچے خراب ہوتے جا رہے ہیں اصل بھی پتہ ہے ن پیسے ان کو ہاتھ میں نہیں دینے چ
ارے آج لاقد ویسا کیا دیں آج کل کے بچے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کو پیسے ڈھونڈنے ہیں
نہیں وہ بات تو صحیح ہے بہت سارے پلیٹ فارمس نکلے ہیں لیکن جو چھوٹے بچے ہیں نا اب بڑے تو ہوگئے ان کو اللہ حفاظت کرے ان کو بولیں گے نصیحت پکڑیں گے لیکن جو یہ چھوٹے بچے ہیں دیکھو تمہاری بیٹی ہے میری بہن کا بیٹا ان کو نہ نگرانی رکھنی ہے کیونکہ یہ بڑھتے ہوئے پھول ہے ابھی نہیں پتا حالات کیا رہیں گے اوپر سے آج کل صرف یہ منشیات
توق ہے
اس نے بھی دماغ خراب کر کے رکھا ہے
آج کل بہت مطلب بہت بہت آج کل نہ بہت ہییکٹک ہے بچہ آان بالنا
ہاں بالکل ٹھیک بول رہی ہوا آپ کو اس کو اسکول بھیجنا چاہیے تھا
ہاں ہاںب تو بھیجو گی بس شفٹ ہونے دو
ہاں
اس کے بعد اچھا مجھے بولو بات یہ اب دیکھ رہے ہیں ا ا یہ ان کی مطلب اگر یہ یہاں گئی نا مطلب ننار والوں کے ساتھ
ہاں
پھر تو وہی ڈالیں گے اگر گھر ہی آئی تو پھر گھر میں ہی مجھے بولو بات ایک اس کو کیا بولا پھر آپ کی بہن کو ڈاکر اٹنا
ہاں اس کو وہ ایکس رے دیا ہے
ارے نہیں میں کمر کا نہیں بول رہی ہوں تو میں نے سنا میں بول رہی ہوں باقی نا جو اس نے بولا تھا سیکنڈ بیبی پلان
ابھی نہیں فی الحال ہے نا ان کی شادی
اچھا اچھا نہیں اس نے بولا مجھے پچھلی بار مجھے ڈاکٹر نے کہا جتنا جلدی ہو سکے
ہاں ہاں وہ تو بولا تھا جتنی جلدی پھر آج اس کو ڈاکٹر نے پھر بولا ہے کہ کوئی بات نہیں انشاء اللہ سب ٹھیک ہے تو ایک یو یو ایس جی کریں گے پھر دیکھیں گے اور ری گسٹ رکھا ہے بس
اب اللہ اس کو دینا چاہے دوسرا تو پھر تو آسانی تھا مطلب آج کی د آج کی د پرابلم ہے سیکنڈ بیبی کی نا مطلب مجھے لگ رہا آج زیادہ سیکنڈ بیبی کی پرابلم ہے
ہاں ہاں یہ بات تو ہے
آپ کو پتا ہے مطلب میری ہسبینڈ کی نا ایک یہ کزن ہے اس کی بیٹی ماشاء اللہ بت بہت بڑی ہو گئی ہے مطلب ٹھیک ٹھاک اچھی ہے اسکول جاتی ہے وہ ماں اپ نما کو نا خالی بولتی رہے ہے مما سب کے پاس بھائی ہے بہن ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے ہوئی اب کیا کرے گی وہ بیچاری اس اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے وہ بی مجھے مطلب کنسیو نہیں ہو رہا ہے تو میں کیا کروں اس کو بھی کوئی پرابلم ہے
ہاں اچھی بات ہے پتا نہیں کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے
مورچا
اپنا اچھے سے دیکھناا اسکول پہلے میں سوچتی ہوں آپ کی بیٹی کے بارے میں کیونکہ بچاری ابھی چھوٹی ہے تو اس وجہ سے میں بول رہی ہوں وہاں کا ماحول دیکھ دیکھنا بچے دیکھنا تو پھر ہی ڈالنا اور فی الحال اس کو اتنا مطلب خود ٹائم دو کہ یہ آپ کے ساتھ گل ملے اور کل کو یہ آپ کے ساتھ ہر کوئی چیز اپنی شیئر کر سکے ماں باپ کو اتنا اسٹرکٹ نہیں ہونا چ چاہ کہ ب جا خارااب ہو جائے کہ بچہ خراب ہو جائے کے ساتھ فرینڈلی رہو آک وہ آپمی آپ کو بولے کچھ نہ چھپائے جس سے کل کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو جو پھر ٹھیک ہی نہ ہو جائے ہو سکے تو اس لیے بچوں کے ساتھ نہ دوستانہ طریقے سے رہنا چاہیے
ارے ہاں آپ کی بات بالکل صحیح ہے آپ صحیح بول رہی ہو کسم سے مطلب آج کل بات نہیں جو فتنے فساد ہوتے نا یہ پھر بچے کے انہیں کی وجہ سے ہوتے
ہاں
ہ ن
یہ تم شور کچھ سن رہی ہو باہر
نہیں
ان کا ہے نا یہ بیمار ان کا ہے نا یہ بیمار یہ شیبو کا پا
لیکن میں نہیں سن رہی ہوں کچھ
اس کو ڈاکٹرس نے چھوڑا ہے
ہائے ہائے بائے وہ بچارا چھوٹا ہے لیکن
اور کیا مجھے ٹینشن ہو رہی ہے اس کی خدائی کا ساتھ
ہوتا ہے نا مطلب جس ہوتا ہے نا جس اس کو اپنے آپ پہ گزری ہو وہ سمجھ سکتا ہے پتہ ہی قسم س میں جب آج صبح گئی نا مما کے ساتھ مجھے کتنا فیل ہو گیا میں سوچ رہی تھی وہاں مطلب اگر میری ماں ہوتی وہ خود ہی آ ی ہاں مجھے کوئی ضرورت نہیں بڑھتی
سچ میں خدا کی قسم
ہ ن
ا بہت ٹائم تک وہاں بیٹھے
کہاں نہیں کہاں بیٹھی بہت ٹائم تک
ارے بہت ٹائم ہوا پتاہ ہے کتنے بجے آ گئی آپ
میں ساڑھے گیارہ لگ بھگ یہ نا ساڑھے دس یہیں سے گئی
ہوں
ساڑھے گیارہ ہم وہاں پہنچے
ہاں
بارہ بجے ہم واپس نکلے ہیں وہاں سے
یہاں کے تنے بچے پہنچے
مجھے پتا نہیں پونے ایک ساڑھا بارہ ایسا ہے
اچھاچ ٹھیک مجھے لگا آپ مت ب چار بجے آ گئ
ارے نہیں
لیکن ایک کسی کی کوون ایک آدارت کیا ہوتا ہے یہ ہم سے بہتر کون جان سکتا
کوئی نہیں جانتا سچ میں
دیکھو آپ پہ کتنی ذمہ داریاں آ گئی میں آپ کے بغیر سوچتی ہوں یہ باتیں خدا کے قسم آپ پہ کتنی ذمہ داریاں آ گئی ابھی بہن بھائی چھوٹی ہیں کیا ہی کر سکتے
پت ہوتا میں اچھی سے آتی مائ کے مطلب بیٹھ تی تھی یہاں آ اس تق قسم سے نا مطلب کمبر ٹیڑھا ہوتا ہے
ہاں ہاں مجھے پتا ہے چلو کام تواپ تاپ بھی کرتی تھی لیکن کچھ الگ ہی مزہ تھا
اور کیا
الگ مزہ تھا الگ سچویشن تھی الگ طریقے سےات
اور کیا تب تو مزہ آ ہی تھا تھا کوچھ الگ
ہاں اب تو وہ ڈھونڈنے پر بھی نہیں آئے گا
نہیں
وہ وہی دن تھے بس اب اللہ تعالی سب ٹھیک کرے اچھا ایک بات بتاؤ
ہاں ہاں
جب آپ بکر جاؤ گے ان شاہ کو یہ ہوتا ہے تو کیا سوچا ہے پھر کیا کرو گے
کیا کرے گے اللہ نے سوچا ہوگا جو بھی ہوتا ہے بہتر کے لیے ہوتا ہے اس نے جو سوچا ہے انشاء اللہ بہتری اسی میں ہوگی
ہاں یہ تو ہے
اب کیا کریں اسی پہ دوا کر کے کر رہے ہیں جو ہوگا اچھا ہی ہوگا اس کو یہ بھی پتا ہے مطلب مطلب اس کو سب ہر ایک چیز پہ نظر ہے اس کو تو پتا ہے نا یہ یہاں اکیلے ہے کیا ہوگا کیا کر کرنا ہے کیا نہیں کرنا
اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے
وہ تو سب کچھ جان ہے نا وہ غفور الرحیم ہے کری گ اچھا آپ کو پتہ ہے مجھے دن میں نا ایک نیبر کال کر رہی تھی
ہاں
اس نے مجھے بولا مجھے مجھے بھی ایک کا آم دے دو کوئی ورک فرم ہو جو ہمارے سامنے رہتے ہیں
سیمہ
ارے نہیں جس کے پاس کام ہے نا اس کی ہی وہی کیا بول رہے
اچ س ب اس کی جٹھانی
ہوں
کیوں اس کو تگار پہ ہی ہے؟
ارے چلو چھوڑو ہمیں وہ نہیں سوچنا ہے چلو پھر کرو واپس کال مجھے یہ کر یہ پتا نہیں اس میں
ابھی ر کو ن ابٹا تھا مچ ل اب ایسا ہی ہے کوئی اپنے ڈر پہ کم آئے گا تو ہمارا کیا کھائے گا
میں بولوں گی نا آپ کو کروا مجھے کال
اچھا ٹھیک ہے